ہیلو ہاں ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام خیت
ہاں جی خیریت آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں آپ بتاؤ
آ بھی ٹھیک ہے نہیں
جی جی آ رہی گھر میں سب ٹھیک ٹھاک
ہاں ہاں
چلو اچھا ہاں سب ٹھیک ہے ال الحمد للہ اور آپ بھی آپ کیا کر
ابھی ہم
جی جی اچھا
تو بیٹھے بیٹھے کام کر رہے تھے جی
اچھا
ہاں ہاں
چلو اچھی بات ہے تو کھانا تو آپ کا بن گیا ہوگا
ہاں نہیں کھانا تو ابھی بنے گا
اچھا
ہاں میتھی میتھی کی بھجی وہ بنائے گا ا
اچھا یہ میتھی کی باجی
ہاں ہاں بناتے کیا آپ
میں نے کھا ت میتھی کی بج میتھی کیسا بنتا بتا سکتے ہو
پتے کی سبزی ہے نا سبزی اچھی ہے بہت س ہاں بہت ان نا وہ جیسے میتھی کی بھج جو اس کو توڑنے کا بھجی کو اور اس کو پانی میں جیسے سے دھونے کا دو تین پانی سے اس کو دھونے کا کا اور ف الح لسن اور لچنےے کا اور اس کے بعد میں مرچی کاٹنے کا آٹھ تیل کو گرم کرنا ہے اور اس میں مرچی لسن اور مرچی ڈالنے کو جیسے تڑکا دیتے ہیں نا جیسے ڈال کا
جی جی جی جی
مرچی اور لہسن دال نمک ڈالنے کا اور اس اس کے بعد میں وہ جو بھاجی جو دو نا وہ ڈالنے کا ہے پھر وہ بھجی کو جیسے باری مطلب اس کو جیسے پلٹانے کرنا تو اگر بار بار پلٹاؤ نا تو کڑو باجی
او
ایک دو مطلب باریک جیسے چمچ سے اس کو جیسے پلٹانے کا بھجی
جی جی
تو ہاں
تو ویسے ہی بنتی اچھا تو اس میں سبھی مس مسالے نہیں ڈالتے صرف نمک یہ سب ڈالتے کیا
ہاں بس نمک اور مرچی اور لہسن ہی ڈالتی اور کچھ
اچھا اور کچھ نہیں ڈالتا چلو اچھی بات ہے ٹھیک ہے میں ٹرائی کروں گی اور کیا مطلب کہ بس یہ اورچ اچھا اچھا
آلو مطلب آلو بھجی بھی بناتے ہیں ہم لوگ آلو کو کاٹنے کا مطلب اس کو گول گول جیسے کاٹنے کا جیسے اپنے حساب سے جیسے اپنے کو کاٹنے کا کو شیف دینے کا ویسے دیک کے بہلے آلو کو گرم تیل میں ت تل لینے کا اس کے بعد پھر مرچی لہسن ڈال کے اس کو بھی جیسے اچھے سے فرائے ہو دینے کا جیسے وہ لال ہو جگئے تو پھر نمک ڈال کے وہ ڈال دینے کا بھجی
اچھا تو ویسے کلو بھجی بولتے جو مطلب کہ چوٹے موٹے سے رہتے اور اس میں سارے مسالے ڈال کے کرتے نا اور آلو کی سبزی بھی تو آپ بناتے ہوں گے
آ کیا بول رہے ہیں
آلو کی سبزی
آلو کی سبزی میں مطلب ہم صرف آلو کی سب جی بول رہے کیا آپ
ہاں ہاں
صرف آلو کی سبزی نہیں ہم جیسے آلو ٹماٹر مکس کر کے بناتے
اچھا کیسے بناتا ہے آلو ٹماٹر مکس کر کے
آلو مطلب وہ تیل میں جیسے گرم تیل میں جیسے وہ سب کاٹ لینے کا آلو ٹماٹر وہ یہ کڑی پتا ہے دھنیا ہے جیرا ہے نہیں دھنیا نہیں جیرا اور نمک اور لاسٹ سن
اچھا سب کو ایک ساتھ آپ ڈال دیتے اس میں کیا
گرم تیل میں مطلب جیسے کہ پہلے آلو مطلب سبھی سب آئٹم ڈالنے کے بعد آلو کو تل لینے کا اس کے بعد میں پھر جیسے گرم
بریانی اس کے بعد
پ یہ پیاز کاٹنے کا ہے ہاں پیاز کو جیسے پورا براؤن ہونے کے بعد اور سب یہ جیرا ہلدی نمک ڈالنے کا ہے کڑی پتا اور یہ سب ڈالنے کے بعد آلو کو ڈالنا ہے اس بعد میں ٹاٹر کو آلو تھوڑے ب براؤنی ہوگا اس کے بعد میں ٹماٹر کو ڈالنا ہے اور ٹماٹر کو اچھی سے مطلب ہوند دینے کا اس کا پھر پانی چھوٹتا ہے نا
ہاں ہاں ہاں
و ہ
پانی اس کو اچھے سے ملانا ہے مطلب کہ اچھے سے مل جائے جب
ہاں وہ جیسے اس پچی سے پہلے فرائی کرنے کا اس کے بعد میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہر کااب بھی ڈگ دینا ہے پھر اس کو تھوڑا
تھوڑا ہی کرنا ہاں ہاں گلنے کے بعد ہی کرنا ہے
فگ جاتتا ہے میں
اچھا چل و اک میں ایسے ضور ٹرائی کراوں گی
آپ کپڑے بھی سیتے جوو کیا
ہاں کپڑے بھی سلتی ہوں
اچھا تو آپ کپڑوں میں کیا کیا کیا سیتے ہو سلوار سلوار قمیص اور
سلوار ہاں پلازو پینٹ یہ سب سیلتے ہیں سلوار سوٹ بھی ہاں یہ سب بھی سیلتے ٹھیک ہے
ہاں تو آپ کو جیسے اسکل میں کیا کیا آتا ہے جیسے ا مہندی ہو گئی سلائی ہو گئی
ہاں مہندی آ ہے سلائی آتی ہے اور کوکنگ آتی ہے کوکنگ بھی اچھی خاصی آتی ہے ہاں جیسے اور مطلب کہ کوکنگ میں آپ ابھی جو آلو کی سبزی ب تو میں اور اس کے طریقے بھی بتا سکتی ہوں کہ آلو کی سبزی کئی طریقے سے بنتی ہے ٹھیک ہے
آلو کی سبزی مطلب مکس میں بھی ڈالتے آلو مطلب سب چیز ڈالتے ہیں مطلب مکس سبزی میں بھی ڈالتے یہ آلو کی سبزی اور مطلب مس سبزی پت ہے آپ کو جیسے ہاں الگ سے جو آ ہے نا تو وہ جیسے ہم باہر کاتتے نا ویسے وہ م سالے میں تلنے کا اس کو ہے نا آپ جیسے بول رہے اس کو آلو کو پہلے گلا لینے کا جیسے اس کو آلو کو مطلب گرم پانی میں جیسے آلو ڈالنے کا پورے اور اس کے بعد میں پھر اس کا چھلکانے کا کالنے کا ہے اس کو جیسے اچھی سے جیسے اس کو پورا جیسے ہاتھ سے پورا مطلب جیسے ہاتھ سے نہیں تو چمچ سے اس کو پورا ٹھیسنے گئے آلو کو اور اس کے بعد میں تیل ڈال کے جیرا یہ ر ہے یہ جو گول گول والا جو رہ نہ رہتا ہے جییراؤ جو ڈالنے کا ہے بال اور ہلدی ڈالنے کا ہے اور لال مرچی ڈال کے آلو کو ڈال کے فرائی کرنے کا کڑی پتا بھی ڈالو تو اس میں خوشبو آتی ہے اور ایسے جیسے وہ آلو مطلب اور ایسے آلو مطلب آکے اکے بھی د پ سےے کاٹ کوئی الگ ریسیپی ہے مطلب جو آلو پپا
اچھا اور اور جیسے میں آپ کو بتا رہی ی ہ آلو کی سبزی ایک سمپل طریقہ میں بتا رہی ہوں اس کو کیسے بنایا جاتا ہے ابھی جو آپ نے بتایا ہے تو اس کو میں ضرور ٹرائی کروں گی بٹ ایک میں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اس میں کیا کرنا ہے پہلے آلو کو کوکر میں ڈال کے ابال لینا ہے ٹھیک ہے دو سیٹی لگا کے اس کو مطلب کہ نکال لینا ہے ٹھیک ہے اس کے چھلکے ہٹا کے اس کو جیسے مطلب کہ موٹا موٹا رہنا چاہیے زیادہ مہین نہیں کرنا ہے اس کو مطلب کہ توڑ لینا ہے ٹھیک ہے پھر ادھر ہم کیا کریں گے تیل لیں گے کڑھائی میں جیرا لیں گے جا تیل گرم ہو جائے گا تو جیرا ڈالیں گے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اس میں ہو جائے گا تو آپ کو جیسے ٹماٹر کا رس ہو اور تھوڑا سا پیاز پیسنا ہے دو پیاز مکسر جار میں اپنا بطلب پیس لینا ہے اور گریوی ٹماٹر کی بنانی ہے تین ٹماٹر کی اگر گریوی بنا لیتے ہو تو اس میں اور اچھا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے پہلے کیا کرنا اس میں جیرہ ڈالے پھر اس کے بعد یہ پیاز ڈالنا پیاز اچھے سے مطلب کہ بھوننا ہے پھر لہسن ڈالنا لہسن تب تک مطلب بھونتے رہنا جب تک اس کی اسمیل نہ مر جائے پھر اس کے بعد کیا کرنا ٹماٹر ڈالنا جو پیسے ہوئے تھے سمجھ آئی اس کے بعد اس کو اچھے سے ملانا ہے پھر اس میں سارے مسالے ڈال کے جیسے ہلدی نمک مرچ دھنیا پتتا دھنیا گ گول مرچ جو آتی ہے پھر وہ لال مرچ جو آتی ہے وہ ساری چیزیں مطلب کہ اس میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے بھون کے تیل جب تک اوپر نہ آ جائے پھر وہ جو آلو میں نے مطلب توڑ کے رکھے تھے اس آلو کو اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے مسالے میں
ہاں ہاں چیز ٹھیک ہے سمجھ گئی میں ٹرائی کروں گی آپ کی ریسیپی جی
چلے اچھی بات ہے ان شاء اللہ ٹرائی ضرور کرو اور وہ مطلب کہ بن کے اچھی ہوتی تو یہ کا ہے کہ اور یہ ڈھابا اسٹائل والی مطلب کہ جیس سے باہر سب میں ڈھابا اسٹائل ہوتا ہے نا تو ویسے ہی مطلب یہ سبزی ہوتی ہے اور س ہوتی ہے جلدی بن بھی جاتی ہے
ہاں ہ دھ بس
ہاں تو یہ ایک دم سمپل طریقہ ٹیسٹی بھی لگتا ابھی تو میں کچھ نہیں کر رہی ابھی آپ سے ہی بات کر رہی اور کام کر رہی جی جی
کیا کر رہی ہوگی کھانا بنا رہے کیا
نہیں کھانا تو نہیں بنا رہی کچھ اور ہی کر رہی جی اور اور آپ کیا کیا کرتے ہو جی
جی آپ کی جیسے پڑھائی تو پڑھائی نہیں ہوئی آپ کی
ہاں میری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے
مکمل ہوگ تو آپ کہاں تک پڑے
ٹویلتھ فائنل
اچر میں گریجویشن کا کیوں ہوں فرسٹ ایئر مطلب پوری گریجویشن نے کی ہاں
آپ نے کہاں تک پڑھا
میں نے میں نے گریجویشن تک پڑے مطلب پورا جیسے دو سال کا جو ہے وہ ن کہ مطلب تین سال کا رہتے ہوئے نا تو ایک ہی سال کا کی میں فرسٹ تیاری کی چیکا نرٹھڑی ار نہیں کیوں میں ہاں
او چلو اچھی بات ہے اور آگے پڑھنے کا ہی رہتا ہے
آگے تو میں سوچوں گی ابھی پڑھنے کا ارادہ ہے کہ میں پڑھوں گی
چلو اچھا آپ گھر میں سب سے چھوٹے ہو کیا
جی نہیں میں بڑی ہوں
ا ہاں میں بھی سب سے بڑی ہ
میں بھی سب سے بڑی ہوں گھر میں
چلو اچھی بات ہے
کر کے
اچا چلے تھینک یو سو مچ ٹھیک ہے پھر اللہ انشاء اللہ اب بھی اللہ حافظ س
بلا